ہلو
ہاں
بولو
کا کارڈ دی تھ
نیٹورک نہیں ہو رہی ہے
کاٹ کا ہی دیتے ہیں اپنے ہوگا ہ
ہاں
سب برباد ہو جاتا ہے کول
اس کو نہا پراپر نیٹ ورک میں جا کے بات کرنا پڑے گا
ہاں
تیے کال کر لیلی تو تیہ ت طور دند سے کنےیکٹ ہٹ گ
ہاں
او
ہمار ایس نہیں ہو رہا ہے کہیں سا ڈھنگ سے بتے نہیں ہو رہا ہے
تو گھر جیو کا جی سم یوز رہے
ہاں
جیو میں یہی سمسیا ہے یہ جیو نمبر ہو اسی لیے س ال اٹاور میں ہٹ جاؤ دن دن بھر تو گھر ٹاور نہ رہا ہے جیو
ہاں
آ سڑوا کہاں ہاں
ایکس چیج
تو ہاں ہر
ہاں
ہ مگر لمہا ایڑ کر کے دیکھنا
نہیں رکھے آکوا
ہوں ٹھیک ہم ہائ کھو گیا تھا نا بت وہ ہم کو پت ہے کیا آپ کا ہائیک ہو گیا اتنا گندا گندا میںی سے سب جگہ چل گیا نا دماغ ہی خراب ہم کو فون کر کے بتا رہا ہے سب پھر ہم توڑا سا ڈیلیٹ کیے نا
یہ بتا رہے تھے
مطلب ہم اسٹیٹس لگائے تھے یہ بتاپئے ہم کو کہ ڈیلیٹ ہماری پٹاک سے کونٹ تھی نہیں تو میرا ہیک ہو گیا تھا اس لیے ہم وہ بول رہے تھے اسی لیے نہیں کوئی جھول جھال ایپ رکھنا چاہیے فون میں ہ
ہاں
ہاں ہاں
تو کام میں سے جا رہا
ابی یہ اسب پورا بدنام کر دیتا جو ہے کرتا ہے نا ارے کچھ کرے تو نا سیدھے ایک دم رف رف والا لنک بھیج دیتا ہے
ہاں
ا وہ بھی سال جتنا دوست یار ہے ریلیٹیو پاس مارے باپ ویسے نہ نہیں چلےتی کوئی کوئی چلاتا ہے ٹیلی گگرام تو بچ گیا ہے جو چلاتا ہے وہ لوگ سماج لوگ سمجھتا ہے کہ ہیک ہو گیا ایسا نہیں کریں گے ایک آدمی تو وہ ڈائریکٹ بولے تھا آپ اتنا گندا سوچ رہے ہیں کر لے رہے لوڑا کیاہو گیا ہے ہم کلیر ہے کچھ گندا نہیں سوچ رہے ہمارا سارا لنک مطلب ہیک ہو گیا اور تم لوگ اگر چوئے گی نا تو پھر تمہا پورا ریلیٹو میں چلا جائے گا اور تم لوگ پھر رونا اس سلح ہم بھیجے ت ہم تو لڑکا ہے تھوڑا ہمت گار ہے تو اتنا نہیں ٹینشن لیتا ہے ہم کو پتا ہے دنیا کے تو ہم اتنا نہیں کہ صلاح میرے عزت خراب ہو گیا تو ہم رونے گگانے لگے آج کل سب میچیور ہو گیا جانتا ہے کہ سلا یہ سب ہیکنگ ہوتا ہے ہیکنگ کر کے پورا بھیج دیتا ہے سلا
ہوں
ہوں
لنچ لے کے آتے ہیں وہ
تو
ہاں اک
مسکان فون کر رہی ہے دو تین سے مسکان فون کر رہی ہے لیکن ہم باتیں نہیں کر پا رہے ہیں ایک دن کھیت میں تو ایک دن میرا بزٹ ہو رہا تھا ٹیم کا تو ہم بہت بزی تھے ہم کے کیسے بتیائے گی پپا اس سے فون چل رہی ہے ہ پنکی بادی آئے گ آنے موڈ ہوگا تو امی جائے گی تب امی کے گھر ابھی یہاں جا ماننے میں
ہاں
امی کے یہاں کھئی پوتا سے دل لگ گیا ہے بہت چل جو گی جیسے ابا بھی وہاں رہتے ہیں تو طبعت ٹھیک نہیں رہتا پیر ہاتھے والا کوئی نہیں نا
ہاں
ہاں کھانا بن لگے
ہاں
جیسے تو ابھی بات کر ت ن ہمرو سے تو تور بیینفٹ ہوتا سمجلی ار ہو سکو تو کال کونٹ ہوتا
ہاں
تب ہمو پانچ پانچ کر کے تیس قران دیتے ہیں جو دو چار س ایسے تو ہم سال دو سال چو گ تو چکر میں زندگی دماغ خراب نہیں کرتے وا سل تمدم سر لڑکی لوگ گھرے ہیں تو جوور صلاح آوت رہے گھرات ر رہوا بھائی
ہم لوگ سوچتے ہیں کوئی پیسہ پچاس روپئے مانگنے سے جلدی نہیں دیتا ہے
ا میا سامان یوجنا آ گیا ہے تو آرے نہیں مل رہا ہوگا
ہمار کھود پارش دین چھتیس سو خرچہ ہو گیا گئے تھے ڈاکٹر لگائی آکھیا میں ہم لوگ کا ننوا کو دیکھے تھے کیسے ماس ٹک کے نکل تھا یاد ہے ہیلو
آجی بولی
ننوا کے دیکے تھے آکھ کو اوپر مستا ٹپ کے وائٹ وائٹ کے تھا
ہوں
اسی ٹائپ میں میرا نکل گیا ہے دونوں آنکھوں کو اوپر تو اچھا نہیں دکھے گا تو وہی دکھانے گئے تھے اس ڈاکٹر جگا پانچ سو فیس اورر اکتیس سو کے دوائی دیا
وائٹ وورڈ نکلے تھے وہ سفید داغ
ارے ہاں اکھیا کو اوپرے میں نکلتا ہے ننوا کو دیکھے تھے
او دان دان م سا
ہاں مسا نہی چڑے چڑا ن دونوں آکھھی
ہاں
اس ٹائپ کا اکتیس سو کے دوائی دیا پانچ سو فیس پیسہ کونے دیا کار ہے کہ دو میں یوجنا
یہ مئی ہے تو ہی دے دو میا ہم ہی تو سلا خالی خیر ہمار ملکنیم تو ایبے نہ خ ہے کیا کرنا
ہاں چھتیس سو پیسہٹھ خرچا ہوا تھی شریر میں کولیسٹرول بڑھنے سے نکل گیا ہے وہاں
ہاں ہاں تو پورا پکھارئی ہےا ہوگا ہاں کولیسٹرول بڑھتا
ہاں سپ
ہیبی ایکسرسائز کر ہی نہیں رہی ہے صبح اٹھتی جمع کے مط مارتی ایک دم رسی رسی کھالی ڈانس کرتی ن پستک کرتی نا وہ سب سے کم ہو جاتی سب سے یعنی دو سو بار اٹھک بیٹھک لگا دے گی انا تو دوسو بار تو کہیں یہاں دس بار لگائے گی نا تو دوسرار کادمی بولے گی امر تو اٹھا نہیں جائے گا
ای یہی تو ہھ پیتے ہیں صبح صبح متھی دھنیا ادرک لہسن سب ابال کے کاڑھا بنا کے نیمبو ڈال کے روز پیتے ہیں تھوڑا تھوڑا ایکسر فائی بھی کر رہے ہیں اور ایک دم ریڈ میٹ ایک دم بند
ہوں
ڈاکٹر بند کر دیا
کسٹرول بڑا تھا
نہیں بڑا تھا ایک بار ایک سال ہو گیا اس ٹائم جانچ کر وا یے تھے تو ایڑیا درد کیا
کچھ نہیں کرنا ہونا کس بس صبح صبح ن ابھی جیسے تو گلیے ہو نا گلیاں اکھرے میں تیزی سے چار لدمن پسینہ بہا نہ تو پسیینہ نہیں بہہے گی ک س خرشی آتے ہیں تو چورا کہاں جگہ میں ا کر جائے سب جا دے تب چل کہ کر دی ایسے تو صبح صبح بینیفٹ کرتا
ہ رہ نا ہے کہ ہم سوچتے ہیں چلنے کے لیے تو دیکتے ہیں ہوئے ہے گر وپ
ان کو بھی شگر ہے کیا
شوگر میں لیکن اپنا صحت کا بہت خیال رکھتی
ہوں بڑھیا کرتا
یہی تو حال ہے یہ کر رہے ہیں کہ بڑھا آ فکر ہو سب کنٹرول میں رکھو کولیسٹرول بڑھنے سے ہارڈ کہ سمسیا ہو
ہاں بچ کے ر ہے بابو متو
کیا کھاتے ہیں تروڑی کا میں گوشت میں کھاتے نہیں ہاں بولتے ہیں یہ تو ہری سبزی زیادہ کھاتے ہیں کریلی تو پیلی کتا ب لگا سپتہ میں ایک دن جمعہ سے خلی گس آئے گا ہر کاٹ دینا ہے کہ بیچ میں چکن وکن تو آیا نا تو ہفتے میں
ہاں
کہاں کھاتات سب ہم رے موبائلوں میں دکھا رہا لیکن کہ مائ باپ سے بھی جٹگ ہے یہ چیز تو نکل سکتا ہے
ہوں وہ تو ہو ہے
ہوں تو ننوا کے ہےے تھا ہمارا امی کے بھی نکلیے گیا ہے تو ہمارا نکل
ہاں
سروائے ہے دو کی ٹھیک ہو جائے گا تو اچھا بات ہے ابھی شروعات آنکھ میں ٹھیک نہیں دیک گ دوودرا دوودرا ٹائپ پ لگے گا کہ کچھ کاٹ
ہوں
اسی لیے سوچے دیکھواتے ہیں کا ہوتا ہے
کولے ٹھیک
اس آ
چلرا پات ہے بڑیا کی دکھا دے
ہوں سوچے گا پیسے ویرا کیا کریں گا میا وجنا میں یجنا پیسوں آا کے یز کریں گےنا
نہ رے سوارت کرو کچھ استعمال ہو جائے وہی ٹھیک گاڈے سے کچھ نہیں ہوتا
تٹینگ اور جبے سب ختم ہو
جی
اس لیے سوچے رکھی کاا کریں گے شریر میں جب بکار دکھے گا ہر کچھ سب خراب ہی د ہو جائے گا تو پھر با کچھ بھی چیز شروعات میں ٹھیک ہو جاتا
ا
تو سرو ک رہے تھاا
فنوا کٹے گا کچھ دیر میں کریں گے ہم ادھر سے ک ڈگ تو دا تو لگے گا نہیں
ہاں
یہ آپ لگائےیں تو بڑھیا بات ہوا ہم لگاتے ہیں تو کیچ پیچ کلی ہو
ہائے ادھر آ گئی باہرے اسی لیے بات ہو گئی تھی
ہاں کیا ہوا من لگا کے باہر آئل
ہوں اچھا